السلام علیکم
ہلو بھائی جان میری آواز سن پا رہے ہو
ہاں ج سن پا رہے ہیں بولی
السلام علیکم بھائی جان السلام علیکم بھائی جان
ولیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان بولیے فرمائیے
سب خیریت ہو بھائی جان
سب کہہرییے تھے
سب خیریت ہیں بھائی جان جی بہت بڑھیا گھر پہ گھر پہمی بھائی جان کالا وغیرہ
سب کہہ رہیےتے اس ٹائم میری ہی میری ی حالت خراب ہے ٹریول کر کے آئے ہیں تو حالت اتنی خراب ہے اتنی خراب ہے کہ کھڑا نہیں ہو پا رہا
جی بھائی ج چلو اللہ نے چاہا تو جلدی صحیح ہو جاؤ گے آپ
ہوں ہوں اتنا اتنا مہنگی گرمی اتنا گرمی کچھ کہہ نہیں سکتے گاڑی میں ایسی چلتی رہی پھر بھی پتا ہی نہیں چلا
جی بھائی چان گرمی بہت پڑ رہی ہے اس ٹائم گرمی کا موسم ہے اس لیے
بہت بہت بہت زیادہ بہت
بھائی جان میں کچھ آپ سے جاننا چاہتا تھا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ میں فرماؤں آپ اس لیے اس کے بارے میں کچھ مجھے اوگت کرائے ہیں کچھ چانل جیسے ن یاں کا ندیوں کے بارے میں جیسے ندیوں میں پالوش پھیل رہا ہے گندگی پھیل رہی ہے گندگی ہو رہی ہے جیسے مطلب آ پانی پینے یوگ نہیں بچا ہے جانوروں کے لیے عام انسانوں کے لیے پیڑ پودے بھی مطلب خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں اوگت کرے تھوڑا سمجھا اس کے بارے میں بھائی جان
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دو جو ندیاں میں جو کن ہے پردوشن ہونے کا اس کا کن ہمارے م روپ سے جو کارخانے چل رہے ہیں جو بڑی بڑی ہاں بڑی بڑی فیکٹرییا کارخانے کا جو پانی کا نکاس ہوتا ہے ادکتر ہمارے ندی نالوں کے دوارا ندیوں میں پروش کیا جا رہا ہے
جی بھائی ج
ندیوں کو پے نالے میں دینے کے بعد پورے ندی کا پانی ہو رہا ہے خراب پردوشن کا کار ابن رہا اچھی خاصی ندی پینے یگیہ تھی ان کا پانی ایسا ہو گیا اگر دیکھ لیں ت کاابے پینے کی تو الگ چلائے بات
جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا جیسے کہ جیسے عم آج چل رہی ہے اب گھروں میں کیا ہے کہ صاف صفائی کرتے ہیں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے بچ بٹائی پر وغیرہ کچ کندھی اور بھی آئٹم ہوتے جیسے دوائیوں سے ریلیٹیڈ کوئی ریفر ہوتے ہیں یا دوائیوں کی خالی بوٹل ہوتی ہیں ان کو ندیوں میں پھینک دیا جاتا ہے جس سے پانی دوشت ہو جاتا ہے پینے یوگیہ نہیں ہوتا ہے
جی جی آپ نے صحیح فرمایا
جیسے پیڑ پودوں کو پانی کی نمی ملتی وہ بھی ڈھنگ سے ان کو پوسن نہیں ملتا پاتا ہے پشو پچھی ہوتے ہیں وہ پانی اس گندے کو پیتے ہیں تو بیماروں کے مر جاتے ہیں عام آدمی بھی وہ پانی نہیں پی پاتا بہت گندا پانی ہو گیا ہے جیسے آپ کے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شہروں قصبوں کے بغل میں جو ندیاں بہتی ہیں وہ دوشت ہو گئی ہیں کیونک کیکہ ان سے فیکٹریوں سے نکلنے والا دشت پانی ان کو دشت کر رہا ہے
جی جی آپ نے بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا میں آپ سے کہتاوں
سارا مطلب یہ پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے بھائی جان جیسے آپ نے د دا ہے کہ ندیوں کا پانی پہلے کتنا سوچھ صاف دکھائی دیتا تھا اس کے آجو بازو میں پیڑ پودے پچیاں جانور رہتے تھے اب تو ندیوں میں اتنی گندگی ہو گئی ہے وہاں پہ آپ کو پیڑ پودے ہرے نہیں دھیں گے جانور فانور پچی کوئی بھی نہیں دکھے گا اتنا اب دیکھنے لائق پانی نہیں ہے کیمیکل والا پانی ہو گیا ہے جیسے ہمارے جیون پر اور عام زندگیاں جیسے ج پچھی ہیں جانور ہیں ان کی موت کا کارڈ بنتی جا رہی ہیں
ہوں
ہاں ہے نا بھائی جان اس کے لیے ہمیں تھوڑا ا خود سے تھوڑا سترک رہنا پڑے گا اپنے محولے محے والوں سے گاام پڑوس پنچایت والوں سے یہ ہمیں تھوڑی ایک سوچنا کے ذریعے سبھی لوگوں کو وارتالاپ کرنی پڑے گی تاکہ یہ لوگوں کو یہ جانکاری ہو سکے گ ندیوں کا پانی خراب نہ کیا جائے تالابوں کا پانی خراب نہ کیا جائے یہ زندگی ہے پانی ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان
دیکھیے آپ نے بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا اس لی کے لیے ایک کارخانیے ذمہ دار نہیں ذمہ دار تو ہم کو سوم ہی ہے ہم سب لوگ اس چیز کی ذمہ داری ذمہ اٹھائیں گے اپنے چوٹی سی شروعات اپنے گھروں سے کریں گے تب جا کے شروعات ایکلے طر پر اور رجیشور پر ہم لوگ کر پائیں گے
کی بائی ج جیسے سرکار نے بھی سر گھر نے بھی بہت سارے قدم اٹھائے رکھے ہیں جیسے گھر گاؤں گاؤں میں پنچایت میں ایک کوڑے کی گاڑیاں بھی چلا رکھی ہیں تاکہ ہم لوگوں کا دائتو بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے صفائی کرنے کے بعد ایک ڈسٹ بین میں بکوورا رکھیں کوڑا رکھے ہیں گاڑی آئے تو وہ گاڑی میں رکھ ڈال دیا جائے تاکہ وہ ایکترت کر کے گاڑی کے سفائی جو کرمچاری ہوتے تو ان کو ایک جگہ دفن کر دیں یا جلا دیں وہ کر دیتے ہیں ہمارا داتو یہ ہوتا ہے کہ کوڑوں کو ندی نالوں میں نپا پھینکا جائے سوچھ بنائے رکھا جائے ایسے سرکار نے جو قدم
تو اسی لیے ہم لوگوں کو ملنا چاہیے گلی محلوں میں جلوس نکالنا چاہیے جلوس نکالنے کے بعد ہی ہم اس تحقیق تک پہنچیں گے پوری جڑپ تک لوگ اٹا کریں گے اکٹھا کرنے بات سمجھ آئیں گے ایک ابھیان ایک مشن کے تھرو ہمیں کام کرنا ہوگا کہ ایسے سوچھت ابھیان چلایا نا اس کے تھرو مطلب ندیوں پانی بچاؤ ندی بچاؤ ایسا کچھ ایک مشن کے روپ میں کیہ کرنا ہوگا ہم لوگوں کو تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں
اللہ نے ایک کو ایسی ہے قدرت سے نوازا ہے ہم لوگوں کو کو اس کی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے سبھی کا جیون یاپن ہونا چاہیے تاد کسی کو کوئی دکھ سھا نہ ہو
ہاں جی ندی ہے جو ہمارے لیے ایک اہم بھومکا نبھاتی ہے اس کے کارن یہ ہے کہ پانی پانی بتایا جاتا ہے کہ مانو جیون کے لیے ایک مہتو پورن پارٹ مانو ایک جیون مانو جل ہے تو جین ہے آپ نے سنا جل ہے تو جیون جل نہیں تو کل نہیں لل نہیں تو کل نہیں تو کیوں نا ہمیں سب لوگوں کو مل کر اپنے کل کی ر اچھا کرنی چاہیے اور کل کی اچھا تبھی کر پائیں گے جب ہم ج اچ چ کر ہےا جی ہاں ہاں تو میرا ماننا یہی ہے کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کو روکا جائے گھروں کو اور جتنا کوڑا دان اکٹھا کیا ہے اسے کچرے والی گاڑی میں ہی ڈالا جائے گھر میں ڈسٹ بین کا پریوگ کیا جائے ریسٹورینٹ میں بھی لیلا ریسٹورینٹ لال ریسٹوریننٹ ت گیلا تھڑا الگ سوکھا الگ رکھا جائے اس چیز کو ک کچڑے کو بھی ہم اپیوگ میں لے سکتے س ا صحی طریقے سے اپیوگ کریں تو کچڑے کا بھی اپیوگ میں لے سکتے ہیں ہم
آپ نے صحیح فرمایا مجھے آپ سے بہت سیکھنے کو ملا میں اپنے پریوار والوں سے سے یار دوستوں سے اور اپنے محلوں والوں سے یہی کہوں گا کہ ڈسٹ بین کا پرریوگ کریں گیلے کوڑے کے لیے اگل بنائیں سوکھے کو کوڑے کے لیے اگر بنائیں گھروں کی صاف صفائی رکھیں اگر سوکھا کوڑا ہے تو کو جلانے کی کوشش کریں اگر گندہ کوڑا ہے تو اس کو دپنانے کی کوشش کریں اگر گاڑی نگر ن نگر نگم پنچایت کی یا سرکاری کوئی سویدھا نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے ہی گھر پہ سوکھ کرک کوڑے کو جلا دیں اور ایک کہیں دوری پہ جا کے گیلے کے کوڑے کو دفنا دیں جس سے پریاور بھی سوستھ رہے سوچھ رہے اور سارے لوگ بھی سوستھ رہیں پانی ا بھیھی گندا نہ ہو ندی نالوں میں نہ پھینکا جائے ا بائی جان
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح پڑھایا پر ہم پہل کہ محلے کو پریوار کو تو بعد میں س پہلے ہمیں خود سے ذمہ داری اٹھانی ہوئی خود کے روپ میں ایک ن در کرنا ہوگا کہ ہمار سے ندی ای واتاورن اور سرھا بنائے رکھنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ایک ا کے روپ میں کار کرنا ہوگا ہم کو ایک وہ لینی ہوگی چنوتی روپ کن کرنا ہوگا خود کو پہل بولتے ہیں کہ پہلے خود سے ہی بنو دوسرا صحیح دیکھتے دیکھتے ہو جائے گا
جی بھائی جہن بالکل بپ نے صحیح کہا اگر ہم ایک قدم صحیح راہ پہ چلیں گے تو ہمارے گھر والے بھی اسی راہ پہ چلیں گے اور آس پڑوس بھی اسی کو دیکھ کے چلیں گے کہتے ہیں نا کہ سوگت کا اثر پڑتا ہے یہ صحی بات ہے اگر ہم صحیح ہیں تو سامنے والے بھی ہمیں دیکھ کے صحیح کا کام کریں گے اور غلط کام کریں گے تو غلط بھی کریں گے اس لیے ہمیں صحیح کام پہلے ہی اسٹارٹنگ کرنا ہے یہ ندی نالوں کو صاف سفائی کرنی چاہیے ج تاکہ جیون یاپن جینے والے جیو جنتو کو پو بچی جو آج کی دنیا میں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں ان کو بچانا ہے ان کے لیے سوچھ پانی رکھنا ہے اور ہم سب لوگوں کو لیے یہی دائتو ہے کہ ہمیں اپنا اپنا فرض بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت سبھی پہ بنی رہے
جی جی جی کرنا بھی چاہیے دیکھو کم کریں گے تبھی ہوگا ہم خود ماننا ہیں اس چیز کو کہ د ایک کے بہتر کام نہیں ہے میں خود بتا رہا ہوں ایک کوئی ایک ویکتی کا کام نہیں کر سکتا ہم لووں کو مل کے ہی کام
جی بالکل بھائی گ جنی
سے ہی جڑیے اپنے گلی محلے میں جلوس نکالے جلوس کے ساتھ لووں کو بیٹھک بیٹھا رہیے لوگوں کو سمجھائیے ایک ابھیان کے روپ میں کار کریے اگر آپ خود پہ نہ ہوئی تو دو چار متروں کو بلائیے ہم بھی سہمت ہیں اس کار کے لیے
جی بھائی جان آپ صحیح فرمائے
میں آنے والے کل کے لیے بڑاوا لیجیے بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا
جی جی بھائی جان آپ نے صحیح فرماائے کہ اگر ہم سب کو اگر ہم ایک ساتھ ہو جائیں گے تو یہ ٹیم مٹییں ساری چ جلتی ڑ گندگیاں سب ختم ہو جائیں گی زندگی بھی مطلب آباد ہونے لگے گی پچے پچی سویلوںگی عام انسان ہو گی بھی ہر جان آپ سے مطلب گپت گوپ کر کے بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں بہت اچھی سیکھ لی میں آپ کی میں آپ بات نہیں نہیں میں میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا بھائی جان اپنے پریوار والوں کو یار دوستوں کو سبھی کیوں بتاؤں گا تاکہ مطلب آگے والی پیڑھی میں کوئی دقت نہ ہو بھائی جان شکر ہے آپ کا آپ سے مجھے بات کر کے اچھا لگا خدا پظ بھائی جان اللہ حا پظ بھائی جان خدا کی